جی, آپ ٹھیک ہو-
جی, آپ ٹھیک ہومب- جی آپ ٹھیک ہو ہاں جی سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا وہاں سب ٹھیک ہے-
جی سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ نے کھانا کھایا-
پ کوا-
نہیں کزن آیا یہاں پہ
اچھا ٹھیک
جی بس البتہ یہ کچھ جی
گھر میں سب ٹھیک ہے-
ہاں جی صاب ٹھیک ہے آپ بتائیے
بردماش بھی اور چائے وغیرہ پہ
جی آپ نے پی
نہیں مجھے نا اندر جیا کچھ لگنے میں سوچ رہی ت جاؤں یا نہیں
میں آپ کے پاس دماغ ہے
ہاں ہاں
اگر آپ بولتی اس سے پہلے دو منٹ رکو تو اس اس سے ہوتا کچھ نپ اگر آپ بولتی دو منٹوں کو اس سے ہوتا کچھ آپ پھر بیچ میں ہی جاتی ہو
اسے کچھ نہیں ہو پائے گا سب سے
شور آتا ہے نا مجھے میں کہاں پھر آپ کی بات سنتا ہوں
اچھا ٹھیک
جی آپ نے نماز پڑھی بس کیا ہی پتا ہو آ بتائیے ہاں جی میں نے پڑھی ابھی
ابھی کی
میں بتا رہا ہوں میں نے پڑھی تھی چار بجے ابھی نہیں پڑھی میں نے
اچھا
جچی
جی سے بتاے ہو
میںے تو پڑی چار بجے کی
ایک تو نمازہ پڑھنے کا گنا اور یہ بولا میں نے پڑی پھر اس کا گنا
چلیے کوئی بات نہیں آپ کا ہی سنتے ہیں آپ نے کتنی نماز بڑھیاج
تین پڑییا چوتھی پڑھنی ہے
اچھا ٹھیک ہے ابھی کیوں نہیں بڑی پھر تو لیٹ ہوگا جی
میں اب پڑوں گی اب بھی پڑھوں گی
چلیے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے
جی
آپ کو مت نہ کچھ بییک گراؤنڈ سان یار آئی آواز
مجھے ہاں تھڑی نہیں اتنی نہیں یا رہی
اھا ٹھیک ہے
جی
میرے پاس پتہ آپ کا ایک بڑا سا ایئر فون ہے اس میں اسپیکر اتنا بڑا ہے
اچھا ٹھیک
جی
کے لیے پیسے ہونے چاہیے آپ کے پاس کہاں ہوگا
م تو سچ بات ہے میر پاس کہ پ تو غرریب ہو
ہاں
اس کے بعد نا پانچ منٹ بریک لینا آپ جانا آرام سے اندر لانا کچھ اندر ہی وہیں پہ ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ب جہئی
جی
آپ آپ کو یہ بہت بری عادت ہے بیچ میں ہی چلے جانا پ
اسے کچھ نہیں ہوتا ہے میں نے بتایا ہزارو اسے کچھ نہیں ہوتا ہے
نہیں ہوتا ہے کچھ بہت کچھ ہوتا ہے کتنا بھی ش ہو رہ آتا ہے اس سے
اچھا ٹھیک ہے نا چھوڑو مجھے بتاؤ اس کو ن در دو پہلے
اسس کوو
اسی کو
ابھی دوں گا اس کے بعد
کہ متاور
ابھی اس کے بعد
اچھا ٹھیک ہے
مجھے نا والیوم لو ہے اسی لیے
اچھا اچھا ٹھیک
وچےارج میں ب
اور بتائیے آپ گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
م یہ توک م تو کم ب کٹی ہ جی
وہاں پہ بہت شور آ رہا ہے بیک گراؤنڈ سے پلیز
مجھے پتاہ ہے
ہوں کیوں ہو رہا ہے
میرا کزن بول رہا تھا کچھ اسی لیے
اچھا ٹھیکسل کے بیچ میں آپ کو پتا ہے نہیں کرنی ہوتی ہے بات ہے نا
ہ جی جی میں نا آپ کی طرح وہ چل رہا تھا پھر نہیں ہوں ٹھیک ہے پ آ آٹھ منٹ میں نے نا وہ ایک ٹاپک کیا تھا پھر کمپلیٹ آپ کو یاد ہے
سب
کم جب ن اب یہ دیکھ رہی تھی
کب میں دمار تب تو آپ کو کرنا تھا ضروری
تو میں نے بتایا پھر اس میں کچھ
نہیں
تو پھر
شرو ہوئی ہمیں ل موں میں
اچھا میں لڑنا کی وسحی بات ہے
جی جی
اچھ
ہوں
اس کے بعد آپ نماز پڑھنا پہلے
کوئی آپشن آئی ہے کچھ
اس کے بعد اب نماز پڑھنا پہلا
ہاں ہاں اس کے بعد تو بڑ بھی ہے ہاں ہاں
ج وہاں پہ مع آپ کے واںس رہی ہو
اور آپ نے چائے وغیرہ پی
جی میں نے ہزار بار بتایا میں نے ابھی
اسکول کا اسائنمنٹ کیا کمپلیٹ
فون کیسا ہے میں نا ابھی کہاں گیا
جو نا سمر وکیشن میں دیا تھا
اچھا وہ وال والا
ہاں
ابھی تو یہی لگے گئے ایک دن کم سے کم
اچھا اچھا ٹھیک ہے
سوچ رہا تھا کب دوں ایک دن
اچھا ٹھیک ایک دن ہی لگے گا اس میں
ہاں بس ایک دن ہی زیادہ نہیں
اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ کسی کا یہاں پہ بابایا وہ بول رہا تھا کہ ہاسپٹل میں کچھ پیسے ہوئے خرچ اب تو کماتی ہو مجھے وہ پیسے دو
اچھا اچا ٹھیک اچا صبح ج صبح ہاسپٹل
جی
اچٹ
ا مزہ آ اٹتا
پ آپ نے کون کون سی دوائی لائی
آپا یاد
اھا ٹھیک
ہاں جی
ہاں اس نے دوائی دی کھانے کے لیے یا ملنے کے لیے
ملنے کے لیے بھی کھانے کے لیے بھی مجھے بتاؤ اس کے بعد چار ہی ہے یا تین ہے
چار
تین شید
چار چار
اچھا ٹھیک
جی جی
بس فھر کال
کوئی بات نہیں اس کے بعد آپ پہلے نماز پڑھنا
ہاں کوئی بات
ٹھیک ہے نا
میری دادی جیسے پاگا میں بلاتی ہے ایک شور سے یہیا پ کرتی ہے
گئی باگی
ئی جان
ہاں بولتے ہو نا پھر
ا کیا
گچھ نہیں
بتائیے بتائیے
کچھ نہیں کچھ نہیں
پے الماری کھول ہے کہ الماری بند کرو کیا اسکول اسکول کو مجھے جانا ہے مندر
ون ٹوینٹی سکس
اور ہاں اسکول مجھے منڈے سے جانا ہے
ہ
ہ اور آپ کو
مجھے بھی منڈے ٹیوزڈے جانا
اچھا ٹھیک ہے
جی
کی منڈ کے دن ہی مجھے لگتا ہے اب جانا
چلیے کوئی بات نہیں جب دیکھیں گے
ہاں جی
جی جی
چھوڑی ایسے یہ نہیں ہیا نکلتا ہے چھوڑو ایسے اور مجھے بتاؤ یہ کیا بولتے ہیں اس کو وہاں سے پانی کم ہو
آپ کیا آپ کیا کر رہی ہو بھی
میں باقی اچیا تھ ہے
اچھا ٹھیک
مجھے بتاؤ وہاں پہ یہ ہوگی کم
کیا
پانی یا بارش وغیرہ کچھ بھی
ن ابھی تو بارش ہو رہی ہے سیلاب بھی آ جائے گا ان شاء اللہ
ج اندر لگانا ہے اندر کچن میں جی یہاں سے تو بارش وغیرہ نہیں آتی ہے
ابھی آپ نے تو پتایا بہت تیز بارش ہو رہی تھی چھ بجے شاید
میں ب رہی یہاں سے اورشت نا س وغیرہ نہیں ہوتا ہے سوری سوری
اچا ٹھیک سلام
جی نہیں یہاں سے سب پڑ ہو
ہاں مجھے لگا آپ نے بتایا یہ ہے نا بارش وغیرہ
بارش تو ہو رہی وہ تو وہ کبھی نہیں رکتی ہے بارش
وے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں
الاں تو
شام کو ہمارے یہاں
اور ج نہیں بھی پاغل کر پ کیا
کیوں یہ کیا بتائی یہ
یہ صرف بکواس کرتے فضول بکوس ذرا ہےب اندر جو یہ اندر واش میں لگاؤ جاؤ جاؤ کچن میں نہیں اس والے میں نہیں لگانا ہے اور بتائیے آپ مجھے بت ت ہوں آپ کو کچھ سبزی وغیرہ بنانی آتی ہے
مجھے مجھ سے تو کچھ نہیں آتا ہے بنانا چائے کے وغیرہ
میگی بھی نہیں آتی
میگی ہاں وہ تو آتی ہے جی میگی
مجھے بتاؤ میگی کھانے پہ مجھے کچھ ہے
جی
مطلب میں میگی کا سکتی ہنا
جی جی نہیں جی نہیں جی نہیں
اچھا ٹھیک اس میں کیا ہے
وہ نہیں کھانی ہے وہ بکواس چیز ہے
اچھا ٹھیک
آپ کو پتہ ہے وہ والے ٹاسک کبھی بھی نہیں آئے وہ والی کام
آپ نے دیکھا
جی میں ہی دیکھ رہا ہوں
وہ پھر کل صبح آئیں گے
میں تو آپ کو وہی بتا رہا تھا
جی جی
کل ان شاء اللہ آئیں گے
یہ کبھی بھی آتا ہے سمجھ ہی نہیں آتا ہے
وم کوور نا نظر رکھہ یہ بج وجہ
ہاں آج رات کو ب ان کو نظل د نہیں ہے
نہ یار اتنا ٹائم یہ تو غلط ہوگا
کیا
بارہ بارہ بجے تو ٹھیک ہے ہے نا
ہاں ہاں س گا جی
آنا اس کے بعد نماز پڑھنا اور کچھ کھانا ٹھیک ہے
ہاں اس کے بے کتنا مطلب آپ کو کچھ کرنا ہے
نہ مجھے تو میں تو ایسے ہی بیٹھا ہوں
چلو پھر میں نا پانچ منٹ میں کروں گی ختم نماز پھر میں کال کرنا ٹھیک ہے
خ دوسری اذان بھی ہوگی پھر کیا فائدہ ہے اس لیے آپ پے نماز پڑھو
جی جی
ٹھیک ہے نا
چلو ٹھیک ہے ہم بعد میں پھر بات کریں گے ٹھیک ہے
کھانے کے لیے لانا اوکے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
لیکن اپنے کمرے میں
ٹھیک ہے
جی جی
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ
چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ آپ اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے آپ بھی اپنا خیال رکھ
ال اللہ حافظ
یہ ہو